ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو بھائی جان
جی ہم بڑھیا آپ بتائیے آپ کیس
سب کہریی ہو تو اللہ کا شکر ہے
جی جی آپ کے میں ابوس آب کہہ رہی نا
سب کہ رہی ہے آپ بتائیے
جی سب کھیرے ہیں تمہارے ادھر تو اور آپ کے ادھر موسم کیسے اور رہا ہے
موسم تو دیکھو آج خوشگوار ہے لگ رہا ہے کہ شام کو جیسے بارش آئے گی
جی ادھر تو موسم بارش جیسا ہوتا ہے لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہیں دیتا بالکل بھی بارش نہیں ہوتی
جی اس طرح ہی ہے جی سب کہیں آ رہی ہے کہیں نہیں آ رہی
جی بے شک بار
تو یہی ہے نا دیکھو آج کل تو دیکھو یہ جو فون ہے یہ دیکھو اس سے ہم کیا ہے کہ جو فون میں گوگل وغیرہ ہے انٹرنیٹ کی سہایتا سے یہ بھی پتاہ لگا سکتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے یا نہیں آنے والی
جی بالکل
جی بالکل جی بالکل دیکھو آج کل تو جو موبائل ہے نا انہوں نے زندگی کو اور بھی آسان بنا دیا ہے سر کہ ن
اچ جی بالکل آپ سے بول رہے ہیں فرمائیے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا آج کل موبائل ایک ہر کسی کے لیے ایک ضروری چیز بن چکی ہے کیہ ویکتی بنا موبائل کے بالکل نہیں رہ سکتا آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے بٹے بھائی بہن ہوں گے وہ موبائل کا اتنا استعمال اتنا یوز کرتے ہیں کہ آپ انمان نہیں لگا سکتے کیوںکہ آج کل آج کی آج کل کی جنریشن ایسی ہو چکی ہے جو کہ موبائل کے بنا بالکل بھی رہا نہیں جا رہا
جی بالکل بھائی جان ٹھیک فرمایا آپ نے جیسے کہ دیکھو پہلے سمے تھا جو تو ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تڑپتے تھے یا پھر خط لکھتے تھے یا پھر لینڈ لائن فون تھا جو وہ کسی کسی کے گھر میں ہوتا تھا دیکھو آج کل تو کیا ہے کہ ہر گھر میں جتنے سدسیہ ہیں اتنے ہی موبائل فون بھی ہیں سب گھروں میں
جی بالکل آپ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کیکہ پہلے کے زمانے میں کیا موبائلوں کا کوئی یوز نہیں ہوتا تھا تو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے چ کے دوارا اپنے سندیش اپنے میسج کو بھیجتے تھے جو کہ ڈاکی کے دوارا لے جایا جاتا تھا لیکن وہ بہت دن وہ میے لے جا بہت دنوں تک اس کو مطلب کہ لے جانے میں ٹائم لگتا تھا
جی جی ٹھیک کہا آپ نے دیکھو ہم لوگ کیا ہے کہ پہلے اگر کسی سے بات کرنی تھی تو ہم کسی کے گھر میں جانا پڑتا تھا کہ ہمیں اپنے رشتے داروں سے بات کرنی ہے یا پھر کیا ہے کہ کبھی ان کا فون آتا تھا تو ہفتے میں ایک بار آنے کا ہوتا تھا تو ہم بات بھی نہیں کرتے پاتے تھے آج کل تو دیکھو ہر عمر کے لوگوں کے پاس بچوں کے پاس بھی موبائل فون ہیں ج
جی بالکل ہیلو
جی جی بولیے بولیے جی
آج میں ہمیشہ بول رہا تھا کہ آج کل دنیا کے لوگ جو ہے کہ وہ موبائل میں اتنے ویوستھت ہو چکے ہیں نہ کہ ان کو گھومنے پھرنے کا کچھ ٹائم نہیں ملتا جب پرانے زمانے میں موبائل نہیں تھے تو گاؤں محلے کے بچے ہوتے تھے جو کہ گھومنے پھرنے کھیل کھیلا کرتے تھے جن سے ان کی کثرت ہوا کرتی تھی
جی جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو بائی جان موبائل کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے دیکھو فائدے یہ ہیں کہ جب یہ ہمیں کیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے جیسے کہ ہم جب چھوٹ
ہاں بت کوئی آ کر
دیکھو کچھ ایسے ہمارے متر تھے یا پھر جو آج ہم سے نہیں مل پاتے تو دیکھو جو ایک موبائل فون ہے نا اس کی سہایتا سے ہم ایک دوسرے سے دوبارہ سے مل سکتے ہیں جیسے کہ آج کل انسٹاگررام چل گیا ہے یا پھر فیس بک ہے یہ سب ہمیں دوبارہ آپس میں ملانے آپس میں ملاتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح بات بولی کہ آپس میں ملا س لیکن ان کے کئی دشپربھؤ بھی ہیں اگر اپن موبائل کو ایک اچھی طریقے سے کام میں لیں گے تو وہ اپنے لیے ایک اچھے اچھا رہتا ہے اگر اپن موبائل کو کوئی برے کام کام کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اپنے لیے برا ہی رہتا ہیں کیونکہ ابھی کیا ابھی کیا ایجوکیشن مطلب کہ تعلیم کے لیے موبائل اتنا آوشک ہو چکا ہے نا کہ بچوں کو ٹیوشن کلاسز کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو کہیں دور دور تک جانا نہیں پڑتا ان کو گھر بیٹھے گھر بیٹے ایک ویب سائٹ آتی ہے شکشا منتری کے دوارا ان کو گھر بیٹھے اس ویب سائٹ کو دلا دیااتا ہے کچھ پیسے دے کر کے اگر اس ویب سائٹ سے بچہ گھر بیٹھ کے پڑھکتا ہے لیکن پرانے زمانے میں کیا بچے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ میلوں دور تک جاتے تھے وہ پیدل جاتے تھے تپتی دھوپ میں تو ان کا سواستھ بھی خراب رہتا تھا تو اب کے زمانے میں ایسا نہیں ہے لیکن کئی لوگ موبائل کو یوز غلط کاموں کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کو مطلب کہ ایک غلط کام کے لیے یوز میں زیادہ تر لیا جا رہا ہے کئی کئی ویکتی ہوں گے جو اس موبائل کو اچھے طریقے سے یوز لیتے ہیں لیکن کئی ویکتی کیسے اسکم کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے بھی یوز میں لیا جاتا ہے جو کہ دوسرے وکتیوں کو بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈالتا ڈالنے کا کارن بن چکا ہے اگر موبائل کا کم سے کم یوز کرنا چاہیے کیونکہ موبائل سے جو ترنگے نکلتی ہے وہ اپنے مستشک مطلب کہ اپنے برین میں جا کر کے اثر کرتی ہے جس سے کہ اپنے اپنے سے برین میں بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں
جی جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے بھائی جان دیکھو جب ہمارے آج سے لگ بھگ ت چار پانچ سال پہلے جب کرونا مہ ہماری آ گئی تھی تو دیکھو جب بچوں کی پڑھائی وغیرہ سب بند ہو گئی تھی تو اس سمے سب سے س سے زیادہ موبائل فون جو ہے یا پھر انٹرنیٹ جو ہے اس کی سہاتا سے بچوں نے جو اپنی یہ شکشا پراپت کری
جی بالکل بے شک کیونکہ اس ٹائم پہ موبائل ایک ایسی چیز تھی جو کہ جو کہ اسٹوڈینٹ کی لائف کو بگڑنے نہیں دیا کیونکہ ان کو کیونکہ اس کول کی طرف سے جو آن لائن کلاس کلاس چلتی تھی ان کو بچوں گھر بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے اس کارن ان کی پڑھائی بےکار نہیں گئی کورونا وائرس میں موبائل کا بہت زیادہ اپیوگ کیا گیا تھا کیونکہ جب کورونا مہماری ایسی مہماری لگی تھی تب کیا ویکتی اپنے گھروں سے دور کئی دور رہتے تھے تو ان سے کانٹیکٹ بھی کر لیا جاتا تھا جس سے کہ اپنے من کو بھی شانتی ملتی تھی لیکن پرانے زمانے
فرمایا اپنے بائی جان دیکھو یہ ایک اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے اور دیکھو یہ ایک منورنجن کا سادھن بھی بن گیا جیسے جیسے کہ ہم لوگ کسی ٹائم کیا ہے ہمارا من اداس ہوتا ہے تو ہم دیکھو گانے وغیرہ سن لیتے ہیں یا پھر فلمیں دیکھ لیتے ہیں یا اور بھی کچھ کئی کر طریقے سے اپنے من کو ٹھیک کر لیتے ہیں پہلے سمے تھا جب ہمیں کوئی مووی یا پھر فلم دیکھنی ہوتی تھی تو ہم تھیٹر میں جاتے تھے لیکن آج کل تو دیکھو ہر فون میں انٹرنیٹ ہے یا پھر اور بھی کئی سائٹس چل گئی ہیں جس کی سہاتا سے ہم گھر بیٹھے ہی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں
جی بالکل اگر اپن موبائل کو غلط چیزوں میں یوز کریں گے تو ایک طریقے سے غلط ہوتا ہے اگر اپنے موبائل کو صحی طریقے سے یوز کریں گے تو اچھا رہتا ہے
جی بالکل دیکھو یہ تو ایک اچھی چیز بھی ہے لیکن کیا ہے کہ کئی لوگ اس کا پرریوگ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں اور دیکھو وہ سمے کی بربادی بھی کرنے لگے میں لگے ہوئے ہیں اپنی پڑھائی کی اور دھیان نہیں دیتے ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں یہ غلط چیز ہے
جی بے شک بالکل موبائل کو تو میرے حساب سے کم سے کم یوز کرنا چاہیے اگر آپ کے دن میں اگر آپ فالتو بیٹھے ہیں تو موبائل کو پھر بھی کمی یوز کرے اس کے جگہ پہ آپ اپنے گھر میں آنے والے اخبار کو پڑھیے اچھی اچھی کتابیں پڑھیے جن سے آپ کے من اور برین کو شانتی ملے گی لیکن ویکتی کیا کرتے ہیں وہ فری بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کیا موبائل موبائل پکڑ پکڑ کے بیٹھے رہتے موبائل سے کچھ ای س ترنگے باہر نکلتی ہے جو اپنے برین کو ڈائریکٹ اپنے برین پہ سائڈ افیکٹ ڈالتی ہے جس سے کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اپ آپ نے دیکھا ہوا آج کل کے بچے بنا موبائل ایک سیکنڈ نہیں رہے سکتے لیکن بچوں کو موبائل دینے سے پہلے ان کو پوری انفارمیشن دینی چاہیے کہ بیٹا اس موبائل کو کسی بھی غلط چیز کے لیے اپیوگ میں نہ لینا چاہیے کیونکہ کئی کیمرے آپ کے ایک او ٹی پی سے اپ کے اکاؤنٹ کو پورا سفائی کر سکتے ہیں
جی جی دیکھو آج کل دیکھو لوگ اگر کہیں گھومنے جاتے ہیں یا پھر بچے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں یا بچے ہیں یا بڑے ہیں دیکھو گاڑی چلاتے سمے بھی موبائل فون کا پریوگ کرتے ہیں جس کن کیا ہے کہ درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے وہ تو یہ بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے
جی بالکل موبائل کا تو کم سے کم ہی اپیوگ کیا جانا چاہیے تو کیا آپ آپ یہ سوچ رہے ہوگا آپ کے پاس میرے پاس موبائل نہیں ہے تو میری زندگی بوریں گے بالکل نہیں اگر کوئی ویکتی اپنے موبائل کو ایک مہینے کے لئے دور رکھے اور وہ باہری زندگی میں چلا جائے تو اسے احساس ہوئے گا کی باہاری دنیا کتنی کتنی سندر دنیا ہوتی ہے کیونکہ موبائل ایک ایسا جال ہے جو کہ مطلب آدمی کو اس کے اندر ہی جکڑ کے رکھتا ہے
جی دیکھو جب پہلے سمے تھا جب ہمارے ٹائم میں موبائل فون نہیں تھا تو دیکھو ہم لوگ سارے پریوار اکٹھا ہو کے بیٹھتے تھے کچھ باتیں کرتے تھے کچھ اپنے دن کی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتاتے تھے دیکھو آج کل تو یہ ایسا کچھ رہا ہی نہیں دیکھو ہم لوگ اگر شام کو جب بھی کام سے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ اپنے اپنے فون لے کے اس میں گھس جاتے ہیں
میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ موبائل فون کا جتنا بھی ہو سکے کم سے کم پریوگ کیا جائے اور ضرورت کے انوسار کیا جائے تو بائی جان آپ سے بات کر کے اچھا لگا تو میں آپ سے پھر میں بات کرتی ہوں
جی ہمیں یہ ہم میں بھی آپ سے بات کر کے اچھا میں لگا خدا حافظ